ہلو
جی وعلیکم السلام بہن جی
ہاں وعلیکم السلام اور بتائیے
ہاں سب خیریت ہے
ہمم اور کام کر رہی تھی کیا
ہاں کڑھی بنا رہے تھے
میں تو آج بینس کا سبزی بنائی ہوں
اچھا
ھمم
وہ بھی اچھا لگتا ہے
ہاں وہی بینس کا بنئ ابھی چاول دال بنانی ہے وہی تھوڑا سا ہ ابھی جا کے بس ابھی ترنت بناؤں گی آپ سے بات کر کے پھر
اچھا چکن وکن کھا رہے ہیں کہ نہیں
چکن تو ڈیلی کھاتے ہیں ابھی سنڈے کو ہی بنا منڈے کو بھی بنا سنڈے کو بریانی بنا منڈے کو چکن بنا اس یا سمپل کھانا ایسے ہی دال چاول بنا رہے ہ
میں بھی جی بریانی بناؤں گی شوہر بول رہے تھے بریانی بن میں بھی بناؤں گی بریانی سوہر بول رہے تھے بریانی بنانے آپ کیسے کھاتے ہیں بریانی مجھے میرے سے اچھا نہیں بن پاتا تھوڑا بتائیے گا
وہ یہی چاول بنا لیجیے
نہیں نہیں شوہر بول رہے تھے کہ ایک دم اچھا ایک ہے یہاں پہ بریانی ہوٹل میں ہے بہت اچھا ملتا ہے وہی ویسے ہی بولتے ایک دم بناؤ
بنائیے پھر وہیں سے لے لی
باہر آپ کتنا کھائیے گا باہر کا کھانا بھی تو اچھا نہیں ہو یہ بولتے ہیں گھر میں سیکھو بنانا تو تھوڑا سا سوچ رہے ہیں آپ بتائیے آپ کیسے بناتے ہیں بریانی
پہلے چاول کو بوائل کر لیجیے گا اور چاول کو ہلکا ہی بوائل کیجیے گا بریانی کے لیے
اچھا جیسے کہ نارمل چاول بناتے ہیں اس سے تھوڑا مطلب یہ
ہاں تھوڑا سا کم اس کو بوائل کیجیے گا اس کے بعد دیک کے اس کو پیاز واج جتنا ہوتا ہے نا
ہوں
وہ سب فرائی کر لیے پورا فرائی کیجیے گا اب نا تو بہت زیادہ مطلب یہ کھارا ہونا چاہیے پھر اس کو نکال لیجے تیل میں فرائی کر کے
اس میں کیا کیا ہے مٹیریل میں اس میں
گرم مسالہ ڈالتے ہیں گرم مسالحہ اسی گرم مسا کیا
کھڑا ڈال تے ہیں یہ کٹا ہوا
کوٹا ہوا کوٹا ہوا زیادہ ٹیسٹ آئے گا نا اور جب اس کو چھینکتے ہیں نا تو کھڑا ہی ڈالتے اس ٹائم بس ایسے ہی اس کے بعد پیاز کو نکال لیجے فرائی کر کے اس کے بعد پھر
پھر وہی اس پھر وہ پیاز ویاز کا نکل کر کے پھر اس کو چکن وکن فرائی کر لیجے بڑھیا سے مسالہ وسالا سے چکن میں اچھے سے فرائی کر کے نکال لیجے اس کے بعد پھر یہ کر لیجے اس میں پھر اس میں چاول ہے نا اس میں پیاز ویاز ڈال کر کے بریانی مسالہ ڈال کر کے کے بریانی مسالہ ڈال کر کے پھر
ایک ایک بریانی بنانا
کیا
بگ بریانی بنانے بولے ہیں سوہرے تو آتا نہیں مجھے سوہرے بولے ہیں ایکگ بریانی
ایگ بریانی ایک کو ایک بریانی کا بھی اسی طرح سے اس کو بوائل کر لیجے کو فرائی کر لیجے اس کے بعد پھر پیاز ویاز ڈال کر ہ
بول رہی ہ کبھی آپ کا نام ہے
ہاں میرے یہاں تو چلتے ہی رہتا ہے ایسے ہی کوکر میں سمپل بھی بنا دیتے ہیں کیا کرنا اب بازار جیسا ٹیسٹ تو نہیں آتا ہے بازار الگ ہے نا وہ کیا کیا پوڈ مسالہ کیا کیا ڈال کر بناتا ہے
ہاں کیا بولے ریسٹورینٹ ڈھابا سب فیل ہے
کو کون
میری خکھلا ہے وہ بناتی ہے بہت ٹیسٹی بناتی ہے
ہ بہت ٹیسٹی لگا کسی کسی کا ہاتھ میں بھی کدا دے دیتا ہے رحمت بہت اچھا بن جاتا ہے کوئی بھی چیز
ہ ماشاء اللہ اس کا کھائیے گا نا تو کیا ٹسٹ
کھانا بناتی ہے وہ بہت بڑا سوادشٹ بناتی ہے اس کے کھانا سے اتنی اچھی خوشبو آتی ہے نا مت پوچھئے
میری بازی تو ہے کہ وہ زیادہ نارمل کھانا اچھا نہیں بنائے گی لیکن جو یہ سب ڈش بنائے گی نا بریانی ہوگی گیا چکن کباب ہڈی یہ سب بہت اچھا بناتی ہے
ہاں نہیں
ابھی میں کڑھی بنا رہی ہوں اور بھنڈی بھجیاں بنا رہی ہوں اور چاول
ہمم
اور ناشتہ دہی روٹی اور
کا آپ کا دیکھ کے کھانا لگ رہا ہے من کر رہا ہے کڑھی چاول کھالوں
اچھا آئیے آئیے دعوت ملے گا
ہمم کوئی نہیں آؤں گے ضرور آؤں گے
کبھی آتا نا گیسٹ لوگ شوہر میرے بہت خوش ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اپنی ریلیٹیو کو بولاؤ
ہوں تو مہمان لوگ آتے ہو تو اس کو ایسے ہی ودا کر دیتے ہیں
نہیں جی سب کچھ لے دے کر ودا کرتی ہوں میرے گھر میں تو بس عید میں اب اتنا خرچہ ہوا ہے کہ
پتا نہیں روز خرچہ بڑھ جاتا ہے
ایسا بولتے ہیں نہیں میرے سےہر بول رہے ہیں ایسا بلاؤ ایسے بولتے میرے گھر میں ابھی آئے تھے نا اتنا خرچا ہوا ہے کہ میں کیا بتاؤں
ابھی ہم لوگ کا خود خرچہ ہوا ہے میرے دادا جی کا چیالیسواں ہوا نا وہ تھے تو اس میں چالیسواں ہوا تو زیادہ ہی لوگ آئے گئے تو خرچے ہو گئے تو میرے ابھی شوہر کہتے ہیں کوئی نہیں آئے بھائی کیونکہ وہ بھی تھوڑا بہت کماتے ہیں نا زیادہ خرچے نہیں ہو پاتا ہے مینٹین تو کوئی تھوڑی نا جان رہا کہ آپ کے پاس نہیں ہے
وہ تو ہے
ہمم
شوہر بھی سب کرتے ہوں گے اکیلے سائڈ آ کے اس لیے ویسے بولتے ہوں گے
ھمم ھمم سب کچھ کرتے ہیں نا ایسے لئے
ہم
اور بتائیے امی ابو کیسے ہے آپ کے
امی ابو سب کچھ خیریت ہے اللہ کا خدا سے سب بڑھیا ہے مست ہے
ھمم مست رہنا بھی چاہیے کسی طرح اللہ تعالی کا دین
یہ نکاح نہیں ہو رہا ہے بس نکاح ہو جائے ان کا
کن کا نکاح نہیں ہو رہا ھمم کا نکاح نہیں ہو رہا
ممی دیدے گی
ایک میری پھوپھو کا ہے لڑکا کیجیے گا تو بتائیے گا نکاح
ہاں
میری ایک پھوفو کا لڑکا ہے اسے نکاح کرنا ہوگا تو بتائیے گا
کیا کرتے ہیں
وہ تو ایسے ہی سعودی میں کچھ کام کرتے ہیں لیکن اچھا خاصا لگتا ہے پچاس ساٹھ ہزار روپے مہینہ ملتی ہے اس کو رہنے کھانے کا وہ مینیجر جیسا کچھ کرتا ہے وہ
نہیں تو ابھی کا ٹائم میں بہت جھوٹوں بول کے آدمی شادی کرتا ہے تو سب اگر ایسا ہوگا نا تو بتائیے گا ضرور کریں گے سندر ہے
ھمم
ہاں جی
ھمم
بہت سندر ہے
ھمم ارے یہ میں اور بتائے
اور سب ٹھیک ہے آپ لوگ کے گھر میں جیسے جیور ادھر سے چڑھتا ہے یا ادھر سے
نہیں خود سے بھی چڑھانا پڑتا امی ابو چڑھا دیتے ہیں
اچھا آپ کا نکاح ہوا تھا تو کیا کیا ملا تھا امی ابو سے
امی ابو سے کان والا ملا گلا کا ملا پائل ملا پھر انگوٹھی ملا ایک دو کان والا میلا پھر
اچھا
شوہر یہاں سے بھی چڑھا گالا کا چڑھا سب کچھ ایک چوڑی بھی چڑھا پر نہیں تو ادھر سے زیادہ آیا تھا میرے طرف سے بھی بہت زیاد مطلب وہ چھوٹا چوٹا چیز بہت ہو گیا ہم لوگ میں تو دہیج ویج چلتا نہیں ہے نا تھوڑا سا کم
لین دیتے ہیں ہمارے
ہوں ہوں غلطی ہوگیا
پیگا اچھا ہوگا تو
غلطی ہو گئی سر تو پھر
کیا غلطی ہو گیا
وہ تھوڑا سا کرروس والا کام ہے نا اس کو تھوڑا سا بنا رہی ہیں
اچھا
ہوں ہوں تھوڑا سا بنا رہی ہوں کم
میں بس کھانا بنا لی ہوں
کھانا بنالیا ابھی تو میرا سب سے مین کھانا بنانا باقی ہے ابھی جاؤں گی ترنت پھر وہی کھانا بناؤں گی تھوڑا سا بھی تھوڑا سا
سو ہر کھانا وانا بنانے میں مدد کرتے کرتے ہے کی نی سوہر کھانا بنانے میں مدد کرتے ہیں کہ نہیں بول رہی ہوں ہاں مدت کرتے ہیں کھانا بنانے میں
کھانا بنانے سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے
نہیں میں بول رہی ہوں نا آپ کے شوہر مدد کرتے ہیں کچن وچن میں
نہ ہی کچن میں کیا مدد کریں گے مطلب کوئی ایک گلاس پانی بھی نہیں پیتے ہے کیا مدد کریں گے
کردتی
وہ آپ کے شہر میں مدد کرتے ہیں سب تو اچھا ہے خوش نصیب ہے آپ
ہاں اللہ کا دیا سب خیریت بڑھیا ہے جی
ہو میرے سر کچھ نہیں کرتے
پھر بھی وہ بھی اچھے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرنے والے لوگ اچھے نہیں
ہاں اچھا ہے وہ وہ بھی بےچارہ تھکے ہوتے ہے نا کیا کریں
ہاں دونوں تینوں طرف کام دیکھنا ہوتا ہوگا
ہوں ہوں اور بتائیے
اور سب بڑھیا ہے جی
ہوں ایسے سنے ایسے
ج
تب نہیں نہیں کیسا ڈیزائن نہیں یہ اچھا لگ رہا ہے ھمم کیا ہاں ہیلو موسم ٹھیک ہے ابھی تھوڑا دھوپ نکلی اور ہے وہی بیچ بیچ میں بارش موسم یہی ہو رہا ہے اور کیا
اچھا تو ابھی دھوپ تھوڑا آیا ہے
ھمم ھمم
کپڑا کو سکھ کھا رہے لیے ہیں بس
ھمم دیکھیے یہ دن لوٹ کر نہیں آئیں گے اس لیے اپنی کمائی کا زیادہ نہیں تو ھمم اور بتائیے
اور سب بڑھیا ہے
ھمم ھمم
اور سب ٹھیک ہے بس اب شوہر آئیں گے ان کو کو کھانے کے لیے کھانا دیں گے
ہاں ابھی میں بھی کھانا بناؤں گی میرے بھی شوہر آئیں گے شام کو لگتا ہے ابھی نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ھمم
آپ لوگ پتلا والا کڑی کھاتے ہیں یا پھر تھوڑا یہ
نہیں میرے پا اب یہ جو ہے نا وہ سوہر وہ پسند نہیں کرتے ہیں وہ تھوڑا سا گاڑھا گاڑھا ڈاک گاڑھا ہی پسند کرتے ہیں چھوٹا سا نہیں پسند کرتے
ہمیں تھوڑا پتلا